کچھ کیے تھے
نہیں کچھ نہیں کہتے ریفریش کرے وہی گروپ میں ہی آپ رہا ہے کہ مطلب کہ ان لوگ کا بھی وہی پروابلم ہو رہا تھا تو وہی وہی بات بولا کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو بھی ریفریش کرنے بولیے اور خود بھی کیجیے ابھی یہاں پہ تو ٹاسک تھا ہم لوگ کا مطلب وہی ایک سو اسی منہ اور ابھی گروپ میں کوئی ایک آدمی ڈالا ہے کہ ایک سو اسی منٹ سے بھی زیادہ ہو مطلب کہ ہو گیا ہے میرا بات کیے ہوئے اور پھر بھی ٹاسک میں ٹاسک ملتے جا رہا ہے تو جو مین ہے اس کا وہ بول رہا ہے کہ آ رہا ہے تو بات کرتے رہیے بات بات کر کر کے ختم کیجیے ٹیوشن پڑھا رہے کیا
ہو ہی گیا ہے تو پانی برس رہا ہے تو نہیں نکلے ہیں
تا لائے نہیں ہے تو نکلے نہیں ہے
ہاں
ج
جٹ
پھر اپو سے ہوا تھا
اپو سے ہوا تھا پھر
نہیں ایپھو کا بھی وہ لم بتا رہا تھا تو پھر سوچے کہ اب تم سے بات کر لیتے ہیں کے بات کریں گے ہمم
سے
ہاں سب آگئے ان لوگ کو گھومنا ہے بس کہیں نہ کہیں لے چلیے اسی چلتے آتے ہی ہیں بھیا کہ چلو گھوما دیں گے سنڈے کے دن میں کہیں
ہاں ہوں ہمم اچھا تو ہے بغل میں پارک ہے
ہوں
ہم کو بھی ایک دن بھیجے تھے ویڈیو ان لوگ کھیل رہی تھی تو ہم بولے گھمائیے ہم بولے آپ بھی کھیلیے کا ہہ بیٹھے ہوئے ہیں ہوتا ہے کبھی کبھی بات ہو جاتا ہے واٹسپ میں
ہاں
تو
کرو لیکن کہیں آج کل کے زمانے میں بولنا فالتو ہے کیا ہم اس سے بات کرتے ہیں یہ کرتے ہیں
زلین جین تو ہم کسی کو نہیں بول نے کا بلکہ ہم ان کو بھی بول دیتے ہیں کہ بہن کو معلوم ہے وہ ٹھیک ہے اس سے ہم کو کوئی نہیں ہے ہم نہیں ہم کہ کے بات کر رہے نہیں کر رہے لیکن اور کسی کو نہیں کہا کہ باپرے یہاں تو سمجھانے کو زیادہ لگتا ہے نا
ہاں
جو کرتا ہے وہ ایسے تھوڑی کرتا ہے آدمی کبھی مان لو کچھ اسٹیٹس لگا دیا کچھ ری ایکٹ کر دیا تو چیٹ مے بات ہو گیا
ہممم وہ تو ہے تانیہ سے تو اس کا کلیئر بات ہوا اس سے ایک دم چالیس منٹ پورا ہو گیا اس سے ابھی ایک آدمی ایک آدمی میسج کیا ہے کہ تاسک اور آ رہا ہے اور ایک آدمی سے چالیس منٹ ہی بات کرنا ہے تو کیسے ہوگا تو وہی اور کیا کہ ابھی کوئی رپلائی نہیں آیا کسی کا ادھر سے کوئی کچھ بولے گا کہ اگر ایسا ہے تو اسی سے بات کریے اور پچاس منٹ کروا دیجیے ساٹھ منٹ کروا دیجیے تو وہی کرائیں وہی پھر کرنا پڑے گا
ہممم ہممم کچھ نہ کچھ تو اپنے حساب سے کرے گا ہی نا
ہممم ابھی بات ختم ہوگا تو ا اٹھارہ جو کی اٹھارہ خت ختم ہو جائے گا اٹھا دو وہ بچے گا بیس میں
ریڈیو ہممم
پھر دیکھو ابھی ایک آدمی کا دیکھے جو بیس بھی پار کر دیا تو اس کا پچیس سے تیس بھی پار
ہممم
ہممم
تو اگلا ٹاسک اس میں مطلب بڑھا یہ ایڈ کر دیا نا
ہممم اور بڑھاتے جا رہا وہی جو مین ہے وہ لکھا ہے کہ جتنا آ رہا ہے بات کرتے جائیے جتنا ارے بات کرتے جائیں آپ کا بھی ہے رول کی جس سے بات کر رہے ہیں اس کو چالیس منٹ سے چالیس منٹ بات کرنا ہے اس سے تو اب کہاں سے آدمی لائ اور پانچ گو آدمی فرینڈ ہی رکھنا ہے
ہممم ہاں وہ کچھ نہ کچھ تو اپڈیٹ دے گا
ہاں بولے گا کہ اسی سے بات کریے تو پھر کرنا ہوگا ویسے ہی
ویسے تو بول رہا تھا اب تو ٹھیک ہے لیکن نیا بول دے گا تو پھر ایک جحمت ہو جائے گا
ہوں
پھر کھوجو
ا ویسا کوئی ہے بھی نہیں نظر میں کس کو بولیں گے
ہاں
ہوں اندتا ابھی اچھا پنکی باجی کا ہے
کیاچھی پریگننسی ارے ہم اپکو بولنے ہی والے تھے ارے وہ
لیکن نا ابھی خالی تم اور چاچی تک ہی مطلب یہ رکھنا بات ہوتا ہے کہ بولی تھی کہ وہاں بھی چاچی لوگ کو بتا دینے کے لیے میں تو کہیں گی
کا ہوگیا اگلا بت بتاؤ کب سے ہے مطلب کب ہوگا اب شروع ہے اس کو میں خود ہی نہیں معلوم تھا تو تو ہمیں ہمیں تین مہینا تو ک جیسے پا پہل رہتا ہوں نا تو تھوڑا تھا رائڈ بھی تھا نا اس کو تھوڑا بہت
یہ بھی خو خود کان ہے
لوگ خب کم کام لائے تھے ہاں ابھی کہاں ڈاکٹر سے ہوئی ہے نا ڈاکٹر کو دکھالی نا ہ ل ڈاکٹر کو کان صحیح نہ پھر کیا کیا میڈیسین چلے گا اپنا
وہی اڑھائی ہو رہا ہوگا
رہا ہوگا ابھی کا چل رہا ابھی تو جولائی اسارٹ ہی ہوا ہے ہاں یہ
ا ہی
دسمبر جنوری ہوگا
ہاں وہی
ٹھنڈا رہے گا
ہ
ہ چلو اچھا ہے بیچاری لگی ہوئی تھی اپنا ہو جائے اس بار ہاں ہوگی الیون کب ہوگا ایگزام کے بعد ائے گا نا تم کو تو بتائے نا ہام کہ پہچان پہچان کے کرو کٹگلو ہوں ہوں رکھو یہاں اس کا کل سے ایگزام ہے اس کا مت کرو کٹے کیے ہیں جو کرل اس کو یاد کرائیں گے آج بھی بھولے گا آج یاد کرائیں کل بھولے گا
کسی کے ہاں مطلب گائی ہے نا
ہاں یہی تو بگل میں تمبر نہیں ہےرمی
جی
اس کے ب یہی تو جو نرگس کا کون سا ہیلی نہ تروی س کےنی بسی ہے
ہاں
ہاں
کس کا سہیلی اور گل
نہیں اس کے بغلے میں
او
تارن نرگس کو ہاں اسی کے بغل میں ہے تو وہی نرگس کو بولی تھی کہ تمارا بہن ہے آتی ہے ماسک لگاتی ہے تو ہم بولے تو اس کو کھائے کھجلی اور ہاں ہم ماسک لگا کے آتے ہیں تو
ہاں
ہاں تو بڑھیا آپ بول رہی تھی ماسک لگا کے آتی ہے ماسک لگا کے جاتی ہے تو ہم بولے تو وہ کائے کے لیے کچھلی ہو رہا تھا ماسک لگا کے آتے نہ جور لگا کے آتے ہیں ہم بولے کا آ کرے گی یے جگہ بدلنی اس مینٹالٹی نے نا بدلتا ہے اچھے اچھے اپنا پانی کرتے رہتی ہوں اعادت ہوتا ہے آدمی کا
ہاں
ہاں تو بولے کی پوچھنا نا اس کو کی نہیں لگا کے آئے گی بول رہی تھی تو کچھ دے گی کا
دیگی ہی جاؤ جاؤ
ہمم ہاں اے ہاں وہ ہاں کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے ہاں
اپنا کماؤ اپنا کھاؤ شہر کا یہی ایک اچھا ہے جاؤ گاؤں میں تو مٹی کچھ باپ رے باپ
اسی لیے تو گاؤں پیچھے ہے
ہاں تو سہی ہے پھر
آ الٹی جیسا لگ رہا تو گول گول گول کیوں سوجا سوجا سوجا سوجا کرروٹ لے
کھیل کے بھی باہر سے آئی ہے تو ابھی اس کو من نہیں بھرا ہے کافی ہاں کافی وقت کھیل کھیل کے اتے نہ ہمم تو گھوم تا نہیں ہے دماغ صحیح ہے
سرسڑا لئی آ کھڑا کر لیتی ہے فون کو اور تینوں ایکسرسائز کرے گی
اچھا ہے مل گیا تینوں کو ساتھہی
ہمم
ہاں ایک تھو بھی بول رہے تھے ہم بولے بولی نہیں بولو آتے ہیں کبھی مین روڈ طرف تو ہم کو بولیے تو مل لینا نابیہ سے
ساؤنڈ نہیں ہوگا اس میں اس میں رک جا بارہ منٹ ہونے والا ہے پھر اس کے بعد دیں گے اس کے بعد لگائیں گے ایک پانچ دیکھتے ہے
پیا
چاٹ مصالہ ہے ہاں کرنے والا ہے ثانیہ خھالا ہے بول رہی ہے دیکھو وہاں جا اس کا منہ مت ڈھکنا ڈھک بکا جائے گی اس کو ٹھیک نہیں لگ رہا
تو یہ کیا بولتے ہیں کب آ رہے خوشید بھائی
دسمبر میں آئیں گے
او اس کا جسیم کا ڈیٹ کب ہوگا فکس
اب وہی نہ جانے گا بیچارا کے پاس پیسہ کوڑی بھی نہیں ہے کمائے گا گھر تھوڑا بہت ہے اور کچھ ریپیئرنگ کرائے گا
ارے ہاں منگنی ہو گیا اپنا دیکھ سمجھ لے کا ہے کی لڑکا بولے سے نہ ہوتا تو لڑکا کا شادی میں تو اتنا خرچہ پڑ ہی جاتا ہے ایسا تھوڑے کی نہیں پڑتا ہے
پڑتا ہے لے دے کے آدمی جاتا ہے نا
ہاں لے دے کے جائے گا ولیمہ دے گا تو اس کا خرچہ ہے لے کے جائے گا تو اس کے لیے بھی چاہیے وہ اس کا جتنا لے کے جائے گا اس کا گھر والا کا لے کے جائے گا